سل محترما
وعلیکم السلام محکمہ کیسی ہیں آپ
جی بس خیریت سے ہیں الحمد للہ لہ
اور آپ کے خاندان میں سب کیسے ہیں
جی بس خیریت سے ہیں الحمد للہ ہمارے خاندان میں بھی سب کہہ رہی سے ہمپ دعا کرتے ہیں آپ کے خاندان میں بھی سب خیریت سے ہوں گے
جی بالکل ہمارے خاندان میں بھی سب ب حد اچھی سبستست درست ہیں اللہ تعالی کے
جیھا خیریت جی اسی طرح اللہ تعالی رحمت ہونی چاہیے آپ کے پاس جی بالکل ہو گیا خدا کی رحمت برس رہی ہے ہمارے خاندان میں ج جی بتائیں آپ کے خاندان میں کون کون آ
جی ہمارے خاندان میں ہمارے ابو ہیں ہماری امی ہیں ہمارے دادو ہیں ہماری دادی ہیں ہمارے تایا ہیں ہماری تائی ہیں
جی بڑا خاص اسا بڑا
جی بالکل ہمارا بےحد بڑا خاندان ہے اور ب
ار یہ اچھا ہے محترمہ ہمارا کھانا پینا تو ہو گیا پر محترمہ آپ کا خاندان خاصا بڑا ہے آج پ لوگوں کے خاندان ایسے بڑے ہوتے نہیں ہیں لوگوں پہ ایک انسانی جلا جات
کی بات صحیح ہے لیکن اللہ تعالا کے ویسے محترمہ آپ کو پتایا آج کل لوگ باہر کا کھانا کتنا کھاتے ہیں گھر کا تو لوگ بہت ہی کم کھانا
جی متر ماں گھر کا تو کمی پسند کرتے ہیں اگر پوچھیں بھی نا کہ تمہیں کیا پسند ہے تو بولیں گے اس ہوٹل کا اس ہوٹل کا دارخانا اس ہوٹل کا یہ اس والی اسٹریٹ اس والے اسٹریٹ کا یہ چاٹ س والالی اسٹریٹ کا یہ چاٹ اجی محترمہ ملاوٹ کی بات کر رہی ہیں آپ آپ کو پتہ ہے گھر بنا کے کھا لے ٹھیک ہے لیکن آپ کو پت ہے تیل کو بار بار تیل کا ڈریل ہوتا ہوتے ہوتے ہوتے ایک دم کالا ہو جاتا ہے تب تک انسان اس کو بدلتا نہیں ہے محترما کیمیکل ڈال کے بالکل محترمہ کیمیکل ڈال کے صاف ہو جاتا ہیں جی جی بالکل محترمہ کالا ہونے کے بعد بھی بھی اس کو صاف کر لیے کیمیکل ڈال لیتے ہیں اسی تیل میں پھر بار بار بار بار کرتے رہتے ہیں تیل اتنا مطلب ایسے اٹھاؤ نا جی محترما محاورہ بھی ہے اونچی دکان پ یک پکوان جی بالکل موت رما باہر کا کھانا اور آج کل کے بچے آج کل کے بچوں کو دیکھیے کہ اسٹریٹ فوڈ اسٹریٹ فوڈ کو کھانے کے لیے اتنا طاقتے رہتے ہیں گول گپے کھانے ہیں پاؤ بھاجی کھانی ہے یہ ڈوسا کھانا ہے یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے اتنی ساری چیزیں الگ الگ الگ الگ بولتے رہتے ہیں محترما جی محترما بھلا کھانا ہے پیٹیز کھانی ہے چاؤمین کھانی ہے اتنی ساری چیزیں تو میں ایسے ہو گیا محترما گھر کہ روٹی تو اچھی نہیں لگتی گھر کی روٹی دال برابر گھر کی مرغی دال برابر کہتے ہیں نا اس طریقے سے ہو گیا ہے پی پ جا برگر چاؤمین ڈوشا یہ ساری چیزیں کھاتے ہیں اور محترم
ہمیں تو ویسے اچھا لگتا ہے ہم گھر پر
ہم آپ کو بتائیں ہمارے پڑوس میں ایک لڑکا ہے اس نے اس نے باہر کا کھانا کایا تھا دور پت نہیں کیسے اس کو کیا ایسا ہو اس کی پینکریا میں اتنی ہی تک پلیف ہو گئی اتنی دقت ہو گئی کہ بالکل وہ مرنے تک ہی کگار پہ آ گیا مر تار پہ بھائی الحمد اللہ ہمیں خدا بچائے ایسے کھانے پینے سے ہم تو یہی کہتے ہیں خدا ایسا کچھ نہیں ہو
ہو جائے نا تو پھر اور بیماریاں تو ہو ہی جاتی ہیں
ہمیں تو گھر کا کھانا بےحد اچھا لگتا ہے ہمارا تو گول گپے بھی کھانے کا من کرتا ہے نا تو ہم تو گھر میں بنا لیتے ہیں گولول گپے ہم بنا لیتے ہیں ڈوسا ہم بنا لیتے ہیں پاؤ بھاجی ہم بنا لیتے کیسی بھی چٹنی ہم بنا لیتے ہیں اڈلی سانبر ہم ہیں ہم یہ سب کچھ گھر ہی بنا لیتے ہیں جی بالکل مترم ب انی پڑتی ہے ا جی ہماری تو چھوٹی ا ایسی ہیں ان کو تو کئی اتپم کھانے کا من کرتا ہے کبھی اڈلی سانبر کھے کا کا من کرتا ہے تو ہم ان کے لیے گھر کا بنا دیتے ہیں بالکل محترما اور آج کل آپ خود سوچیے کہ ا پ خانے سے پیٹ ز کھانے سے چاؤمین برگر یہ ساری چیزیں کتنی زیادہ ہان کارک ہوتی ہیں
کا کھانا ہوتا ہے کوئی نہا سبح کی سبزی شام کو نہیں کھانا پسند کرتا لیکن پتا نہیں لوگ اتنا باسی کھانا باہر کا کیسے کھا لیتے ہیں آپ تو جانتی ہیں بڑے بڑے ہوٹلوں میں جتنی سبزیاں بچتی ہیں یا جو بھی بچتا ہے اس کو گرم کر لیتے ہیں لوگ یہاں تک کہ جو چیز خراب خراب ہوتی ہے نا اسی کو یوز کرتے ہیں سستا آ جائے اس لیے سستے دودھ کو مطلب جو بےیکار ہوتا ہے ملاوٹ والا اس کو یوز کر لیتے ہیں باقی کا ہم صحیح بتائے نا ہم گاؤں سے ہیں نہیں یہ وجہ سمجھ لیجیے لیکن ہمیں تو سب کچھ گھر کا پسند ہے بھائی
محترما ہم شہر کی ہیں لیکن ہم پھر بھی باہر نہیں کاتے ہماری بھی باہر ک نہیں کھاتی ہم تو کیا ہی بتائیں اور پت ہے محترما آئس کریم وغیرہ پتہ ہے آپ کو آج کل آئس کریم میں دودھ کم اور پام موبائل زیادہ آ آپ جانتے ہوں گی پامول کو تو پامول کو بار بار فٹ فٹ کے فٹ فنٹ کے فٹ بیٹ کے گاڑا کیا جاتا ہے ایک کیمیکل ہوتا ہے دودھ جیسا پام آئل بہت زیادہ آتا ہے امول والے میں تھوڑا بہت تھوڑا بہت دودھ کی ماترا ہے آئس کریم کی ساری فیکٹریاں آئس کریم کی ساری فیکٹریوں میں پائم آئل کا استعمال کیا جاتا ہے اور محترمہ پتا ہے آپ کو پ پہلے پہلے آپ نے سنا ہوگا چالیس پچاس روپئے سے کم کی کون نہیں آتی تھی آئس کریم کی آج کل تو آپ دس روپے کی کون لے لو آئس کریم والی کیونکہ پام آئل استعمال کرتے ہیں دودھ کا ایسا کوئی ہے نہیں یہ پہلے دودھ ڈلتا تھا کون میں اور اب
یہاں دودھ کی ڈیری ہے تو ان کے آپ کیا وہ ایک بار ایک دودھ کے ڈرام میں جیے ان کے ڈری ہے نا تو دور جاتا ہے باہ تو اس جم میں پتا ایک ب بلی گر گئی تھی وہ بلی مر بھی گئی لیکن انہوں نے کیا کیا پ اس دودھ کو پھر ایسے ڈیری والے پہنچاتے نا بڑے بڑے کارخانوں میں ایس ہی انہوں نے پہنچا دیا وہ آپ بتائیے گھروں میں بلی کا جھوٹا بھی نہیں پیتے انہوں نے تو بلی مری ہوئی اس میں پڑی تھی وہ بھی دودھ انہوں نے بجوا دیا پھر آپ سوچے وہی دودھ اور کیمیکل سے صاف ہوگ پھر وہی دودھ پ پیکٹ کا بنتا ہے پھر بازار میں بچتا ہے ایسے
پر کیا کرتے ہیں محترما ان کے یہاں چھاپا بھی کئی بار پڑ چکا ہے لیکن وہ پتا نہیں کیوں اسی طرح وہ کرتے رہتے ہیں لاکھوں لاکھوں کے چھاپے پڑ جاتے ہیں لیکن بندے کی کیا مزہ آ ل ہے کہ وہ شدھ بنا لے دودھ کا پاؤڈر بھی شدھ کر
سبھی کو ملاوٹ کرنی ہے پیسہ بڑھانا ہے اب تو جانتی ہیں آج کل لوگوں کا لالچ کتنا بڑھ گیا ہے انسانوں نے نیت تیاگ دی ہے بس اسی وجہ سے تاکہ پیسہ زیادہ آئے
ہی کر سکتے ہیں محترما نیکی کا تو کام ہی نہیں ہے ایما تو جیسے یہ سمجھ لو کہ گدے کیس سگ سے چلی گئی ہو ایمانداری کا تو کوئی وہ نہیں ہے اگر ایمان سے کام کرو گے نیکی سے کام
یہ اور یہ بات صحیح ایمانداری شروع سے سیکھتا ہے نا تبھی کرتا ہے جیسے
ایمان تو وہ ہوتا ہے کہ سچ بولنا جھوٹ کا بالکل بھی جھوٹ کے لیے بالکل بھی استعمال نہ کرنا غلط کاروں کو بڑ نہ دینا غلط بات بڑھاوا نہ دینا اللہ کے لیئے پاک رہنا خدا کے لیے
پھر دوسری پرہ پھر تیسری پہ ایسے ہی نا ہمیں آگے انسانیت
ابھی آ رہی ہے ارے محترما ہم تو صحی کہہ رہے ہیں اگر ایک جھوٹ بولتے ہیں نا تو اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے لگ بھگ سو
نا ایک جھوٹ کے پیھے سو جھوٹ بولنے پڑتے وہی ہوتا ہے کہ انسان کو پھر عادت لگ جاتی پھر وہ جھوٹ
کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے جھوٹ کو بولنے سے کیا ہی ملتا ہے ایمانداری کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے بھیا آپ ایمان سے کام کرو گے تو خدا ساتھ دیکھ ایمان کے ساتھ رہو گے تو سب ساتھ دیں گے اگر بے ایمانی کے و ایمانی کے ساتھ رہو گے اگر ناپاک حرکتیں کرو گے تو خدا بھی کبھی ساتھ نہیں دے گا محترما ہم تو سچ بول رہے ہیں یا خدا ہمارے ابو اور امی نے ہمیں ایسے سنسکار دیے ہیں کہ ہم کبھی بھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتے ہم کبھی بھی جھوٹ کا
اب آپ ہی بتائیے باہر کا کھانا کھاتے ہیں نا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو زیادہ کرکے چپسا کھلاتے ہیں نا تو پھر وہ بچے پتہ ہے کھانا نہیں کاتے بس کرکرے چپس
جی موتم ہے ان کو تو کرکرے چپس ہی اچھی لگتی ہیں ان کو تو باہر کے
کورکرے چپسی مطلب جو بھی باہر کا ہوتا ہے وہ سب کچھ کھانے کو تیار ہے لیکن گھر کا نہیں کھا سکتے تو یہ عادتیں کہاں سے آتی ہے دھیرے دھیرے کر کے ماں باپ ڈال دیتے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے بچے بی
خال کا خال کا ناتی ہے وہ ہمیشہ کرکرے کھاتے ہیں ارے بھائی پینکریا خراب ہو جاتی ہے لیور ساتھ نہیں دیتا سری یر کے اندر آرگن سارے خراب ہو جاتے ہیں باہر کا کھانے سے چھوٹے چھوٹے بچے جہاں انہوں نے تین تین روٹیاں کھانی چاہیے ان تین روٹیوں کی جگہ پہ وہ اسٹریٹ فوڈ کھاتے ہیں ان تین روٹیوں کی جگہ پہ وہ وہی کرکرے چپس کہیں کوئی نمکین کھائے جاتے ہیں جی وہی ان سب میں کتنے تیز تیز مس ہوتے ہیں ان میں کتنی تیز تیز اور وہ پتا نہیں کس طریقے کے مسالے سے بنایا جاتا ہے پت نہیں کس طریقے کی چیزوں سے بنائی جاتی ہے اور پوالتھین میں تو نائٹروجن بھر دیتے ہیں تو چپس خراب نہیں ہوتی کرکرے خراب نہیں ہوتی تھھی یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا نائٹروجن سے چرن نہیں ہوتا لیکن جب آپ نے دیکھا ہوگا تو کتنے چک چک چن چنے سے ہو جاتے ہیں جب ان کے اندر کی نے چپ چپ ایسے ہو جاتے ہیں وہ ان کا مسالا کیسا خراب سا ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں سے نائٹروجن تو نکل جاتی ہے نا چ
وہی تو کیمیکل کی چیزیں بس یہی تو ہوتا ہے کیمیکل کی چیزوں کا محترمہ آپ سمجھتی تو ہے ہی
ترما ساری چیزیں کیمیکل کی ہو گئی ہیں ساری چیزیں کیمیکل کی ہو گئی ہے کیا ہی کر سکتے ہیں ہم ہم تو بھائی اپنے اب کو بالکل بھی باہر کا کھانا نہیں دیتے ہم تو ان کو بولتے ہیں کہ بھائی تم بھیتر کا کاؤ گھر کا کھاؤ آپ ہمیں بتیں ہم جو بنائیں گے ہم سب سیکھ لیں گے آج کل وٹیوب پہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے محترما یوٹیوب پہ ایسی کوئی چیز نہیں نہیں ہے جو نہیں سکھائی جاتی کوئی بھی کھانا بنانا سیکھ لو آپ کوئی بھی کچھ بھی کرنا سیکھ لو
بھی بنا سکتے ہم تو ہم مانتے ہیں سوشل میڈیا بڑی ہانیکارک ہے ہمیشہ کچھ لوگوں کو تو لت لگ جاتی ہے لیکن ہمیشہ نہیں ہوتا نا ایسا
ارے محترما سوشل میڈیا پہ تو آپ تب جائیے پہلے یہی دیکھ لیجے کہ چھوٹے بچے ہیں ان کو بس موبائل ہی دیکھنا ہوتا ہے اس میں کچھ بھی دیکھو پہلے کارٹون آتے تھے ان سے پتا چلتا تھا کہ اسکول بھی ہوتا ہے جیسے ڈورم اور کا ہوتا تھا اس میں پتا چلتا تھا کہ نوبتا اسکول جاتا ہے نوبتا جب ہوم ورک نہیں کرتا تو ٹیچر غصا کرتی ہے جب ہوم ورک نہیں کرتا تو کتنا پریشان ہوتا ہے آج کل بچوں کو اس تو کوئی مطلب نہیں ہے شارٹ ریلس دیکھتے رہتے ہیں شارٹ ریلس ہی دیکھتے رہتے ہیں اور جیسے آپ دیکھیے کہ چھوٹا بندی والے میں بچے
ان کو دھتے تھے پھر وہ اپنے خود کے س اپنے بنتے تھے امیج
بالکل محترمہ ان کی امیجنییشن اتنی زیادہ اچھی ہو جاتی تھی اب تو وہ یہ سوچتے نہیں ہے اب تو بس وہی شارٹ ریل شارٹ ریل شارٹ ریل اور بچے امی اور ابو کے ساتھ میں ایسے کرنے لگ جاتے ہیں جیسے وہ تو چھٹے بچے بچے نا تھپٹ دینے لگ جاتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں اور بچوں کو وہ سر پہ چڑھا لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو سر پہ چڑھا لیتے یہ ہمیں بھی بالکل پسند نہیں ہے بھائی بالکل بھی پسند ہے تو
ہمارا ماننا تو یہ ہے کہ جب بچہ ڈھنگ سے چلنا بولنا سیکھ جائے نا تو اس کو اچھے اور برے میں فرق بتانا چاہیے جی بی تو فرق بتانا چاہیے وہ بچے کو بچپن سے ہی تاکہ وہ ہم یہ نہیں بول رہے اس کا بچپن چھیلو لیکن اس کے آس پاس کے ماحول کو بھی مت بناؤ جس سے پہلے ہی بڑا ہو جائے
بچپن نہیں چننا چاہیے بچوں کو جی محترمہ جی محترمہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسے اس طریقے سے غلط غلط چیزوں کو سکھا کر کے کیا ہی کر لیں گے ہم تو یہی کہتے ہیں توؤ میں انجری آتا تھا ایسا کرتے ہیں تو یہ غلط ہوتا ہے ویسا کرتے تو وہ لط ہو